ہیلو
ہاں ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا کہ رہے ہیں
ٹھیک ہے
اور سب خرید سے ہے نا کچھ نہیں بس ادھر ہی کام کرنے آئے تھے ہاں چلیے الحمد للہ بڑھیا رہنا چاہیے
بمر ل ب کر
اور کھانا وانا ہوگیا ابھی تو ہم رات
ہ نا ن ہوا کام ہو رہا ہے
ہوں کام وام سب اچھے سے چل رہا ہے ماشاء اللہ سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل کہاں پہ رہتے ہیں گھر پہ
ہاں گاڑی ہے ابھی
اور کامم
چل رہا ہے جو
اچھا اور سب بڑھیا ہے نا
اب ٹھیک ہے کہاں رہتا ہے
رانچی میں حاجی چوک میں رہتے ہیں ابھی
مے روم الگ ہے کہ وہیں کمپنی میں
نہیں کمپنی کا ہی روم ہے
جچھ
اور بتائیے سب کیسے ہیں فیملی میں
سب ٹھیک ہے
ہاں
تو ایک روم میں ک گ رہتا ہے جیلہ
ایک وہی دو گو رہتے ہیں ابھی کھانا اپنے سے بنا کے کھانا پڑتا ہے
اچھا کھانا بناتا ہے روم میں کہ
ہاں وہ میں کھانا بنا لیتے ہیں نہیں تو کبھی کبھی ہوٹل چل جاتے ہیں یہ پس میں ہی ہوٹل ہے
اچ تو وہاں جہاں کام کرتا ہے وہاں کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے
ہاں دیتا ہے نا منتھلی سیلری ہے
اتنا دیتا ہے ہمھی سیکھ رہا ہے نا
ہاں ابھی سیکھیے ہیں
نا
زیادہ ہو نہیں زیادہ نہیں دیتا ہے وہی سولہ سترہ ہزار کے آس پاس دیتا ہے
ہاں اور اورٹین کم بھی ہے
ہاں ہلکا پلکا ہے اپنا
کتنا سال لگے گا کمپلیٹ ہونے میں
کمپلیٹ ہونے بس کمپلیٹ ہی کمپلیٹ ہے بس تھوڑا موڑا بچا ہوا ہے اور بس لگے ہو ہیں اسی میں نہیں انجن کا کام نہیں ہے وہ الیکٹ اسپیکل کام ہے لیپٹاپ سے سب کام ہوتا ہے ہم لوگ کا
اچھا
ہاں تو لیپ ٹاپ سے سب کام جیسے گاڑی کوئی آتا ہے نا جیس ہم ٹاٹا موٹرس میں ہے یہ خادی چوک میں بھی لائبول مٹ نے تو میرا یہاں کام ہے ہم ٹیکنیشین ہوئے یہاں کے
اچھا
تو م صرف الیکٹریکل کام کرنا رہتا ہے جیسے کوئی گاڑی آیا تو اس کو میں کیا پرابلم ہے اس کو دیکنے کے لیے ن پہے لیپ ٹاپ کو کنیکٹ کرانا پڑا اور اس کے بعد اس میں سب چیز بتاتا ہے کہ ہاں یہاں یہاں پہ پرابلم ہے تو اس کو خود سے دیکھنا پڑتا ہے
اچھا
ہاں سب بڑیا ہی چل رہا
تو بڑھیا اس میں جو ہے نا اپنا کام بڑھیا سے اچھا سے سیکھو اور تمہارا جو ہے اپنا فل کر سکتا ہے ادھر
ہاں اس میں تو اپنا کر سکتے بس خالی سسٹم لینا پڑے گا اپنا اور کے
ہاں تو ادھر پاناکی میں ابھی تک کوئی نہیں ہے سمجھلے اگر اپنا دھندا کھولے گا تو ٹھیک ٹھاک رہے گا بڑھیا ادھر بالو ماترا بھی
وہی سوچے ہیں کہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو تھوڑا سا گھر میں بھی پرابلم تھا نا اس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی سسٹم وسٹم اپنا نہیں لیے
ہاں
تو ایک وہی دوست ہے تو وہی اپنا سے ہاں وہ تو ہے کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے ابھی کام وام کر ہاں
کھیچ لیتا ہے پپو کے
پپو نہیں نہ سکے گا اس میں
ہاں
ہاں جیسے کہ اس میں انگلش پڑھنا اڑھنا رہتا ہے انگلش میں سب کچھ رہتا ہے نا
اچھا
ہاں تو اسی کی وجہ سے تھوڑا اس کو دقت ہوگا
پھر دوسرا کچھ کام میں لگا اس وہ کیاچی کر رہا ہے ابھی وہ
ٹھیک ہے ابھی وہ جو ہے نا الیکٹریکل والا جو ہے نا ٹک ٹک جو ہوتا ہے نا
ہوں
وہی بناتا ہے تو ابھی اس کا بھی منتھلی سیلری دس ہزار ہے
اچ دس دیتا ہے اس کو
ہاں دس دیتا ہے پینتالیس دیتا ہے
بنانے لگا اپنے سے
کچ ب بج پرس ک س ب کیا بولے
اپنے سے بنانے لگایا اب
ہاں سر اپنے سے ہی خود ہی سے اب تو گئے تھے سائڈ ہی سے کام کرنے میرا دوست س تو سٹم وٹم سب اھا ہے
اسی سے لے کر گئے تھے کام کرنے ابھی ترنت تو کام کر کیا سب سسٹم دینے آئے تھے سسٹم جائے گا
تو تم لوگ بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں بھی جاتا ہے
ہاں بیک ڈن میں بھی جانا پڑتا ہے راستہ میں بھی گاڑی بگڑتا ہے نا تو جانا پڑتا ہے نہیں تو پھر ایجنسی لے کے آ جاتا ہے
اچھا وہاں سے لے کر کے بل اتی ماتہ ہوگا نا
ہاںاں نہیں تو پھر زیادہ پورا پک اپ جیسے گاڑی چلنے کے لائق نہیں ہے تو پھر وہیں آن روڈ سے آنا پڑتا ت گاڑی کو کم سے کم یہاں ورک شاپ لان اتنا
اچھا
ہاں
لوگ ادھر جو باہر میں جاتے ہیں اس کا سائڈ میں آٹین کم دیتے ہیں
نہیں وہی کمپنی کاتا ہے بس خالی کھانے کے لیے دیتا ہے جیسے صبح میں نکل گئے تو ساٹھ بھی دے دیتا ہے اور دوپہر کا ایک سو نائٹ کا اسی چا ب چلیے ٹھیک ہے خفہ
اور بھیا یہ سب چل گیا راچی
نہیں ابھی نہیں آئے ابھی تو گھر ہی پہ ہیں
ابھی گھر پہ گھر ا گ ڈھلائی ہوا ہے نا تو ابھی ادھر تھوڑا سا بچے ہوئے ہیں
چھ مٹ رہ چب ر کو
ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور بتائیے
ہوں ہوں کھا لیییا کانا سن لو
نہیں ابھی گئے تھ نا ایک گاڑی کا کام کرنے تو وہیں پہ وہ نہیں رکھی لایا کانا وا ہوٹل میں کھانا پینا ہوا ابھی جسٹ
ہاں
ہاں س ک ہے
اور ادھر بولوں ہر طرف کے
گھر تو ابھی سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے کہاں فلگ کہاں ابھی وہیں پاکی میں ہی پڑ رہی ہے
ہوںکی نہ ہے وہاں چھڑ دی نا
اچھا سہنے بھی وہاں چھوڑ دی ہے سہنے کے بھی من نہیں لگا وہاں پہ ہوں
اک بجستی بھیجنا بھی ٹھیک نہیں تھا
ہاںاں دقت ہو جائے گا اب من نہیں لگے گا وہاں تو پڑھائی جب خود کا من نہیں لگے گا تو پڑھائی میں کیا من لگے گا
اسی لیے نہیں بھیجے ن دوبارہ
ہاں نہیں بڑھیا کی ہے وہاں ہاں پڑھائی تو مان لیجے سب جگہ مل جائے گا لیکن اب من ہی نہیں لگے گا تو پڑھائی پہ دھیان ہی نہیں لگے گا من لگے گا تب نہ پڑھائی پہ دھیان جائے گا
ہاں
ہ دقت کی گھر پہ رہنے کا عادت ہو گیا نا تو باہر میں من نہیں لگتا ہے
استا نے کہاں ایڈمیشن کرایا تھا
سامے کی یہاں اٹکی میں ہوا تھا نا فاطمہ اکیڈمی میں
اچھا
تو وہ بھی کہاں آ ایک سپتہ رہ ہے ایک سپتتااہ بد نہیں رہنے کے لیے کھ جائے
چھوڑ دیا پھر نہیں کیایا نا
ہاں دو میں نے تئیس سو بنایا جس میں دو ہزار بولا دینے کے لیے دو ہزار میں ایک ہزار م ل آٹو چارج لے کے آ گئے ہیں ایک ہزار کر دیجیے کل ہوگا نکلے ھنڈا پس رہ ہ ر ا مدے اور بتائیے پفا کھانا کھا ل
سب ٹھیک ہے
کھانا وانا ہو گیا کھانا ہو گیا
ہاں کھانا وانا تو ہو گیا
کسی طرح ک کروا دے امی طر میں کہ آئیے کار لے کر ب آدھار آتے کار لے کے آئیے
تھوڑا سا سائل ہو جاؤ نا
ہوں اور بت پ نٹ
تو اب وہ نہیں گیا ہے راج
نہیں ابو تو اب نہیں آ پایا ہے
دکان بند ہوگا
ہاں دکان تو ابھی اسی ٹائم سے نہ بند ہے کیا بولتے عید ٹائم پر ابویا تو کہاں گئے نہیں گئے
اچھا کوئی نہیں بیٹھ رہا ہوا نا پپوا یہ سب تو گھر ہی ہے نا
نہیں پپو آ گیا ہے اپنا کام پہ اور ابھی نکو آیا ہے تو ابھی وہ بھی گھر ہی پہ ہے
اچھا وہ تو وہ تو چل جائے گا اپنا
نہیں پپو کے بھی ابھی اس لیے چھوڑ دیے ہیں نا کہ ابھی کام وام کام سیکھ رہا ہے تو اب ایک ہی کام میں من لگا کہ سیکھے گا تبھی نہ کچھ کر پائے گا
ہاں چھوڑ چھوڑ کے کرے گا تو کتنا ن نالج
ج ہاں جی پہلے کہ ہے نا کہ پہلے بنگلور گیا تھا تو بنگلور کچھ اورا کام کر رہا تھا اس کو وہاں من نہیں لگا اس کے بعد یہاں اچھی آیا تو آھی بائک بنانے کے لیے سیکھے آ اس میں بھی اس کو من نہیں لگا یہ ٹک ٹکگ پکڑا ہے لگ بھگ ڈیڑھ سال ہو گیا تو کام میں نے فائنل فائنل اسٹار م بیس پرسینٹ باقی ہوگا وہ بھی وائرنگ والا کام میں تھوڑا پھنستا ہے جس کی وجہ سے اپنا نہیں کیا ہے
پورا کمپلیٹ کرے گا تو اس کو بھی بول دو ادھر ہی کر لے گا کرنا یہاں کوئی نہیں ہے سمجھا
ہاں ادھر میں نا وہاں ہے بھی تو سب ٹوٹل کام نہیں کرنے سکتا ہے ہاں یہ بھی ابھی فائنل نہیں کیا ہے نا اس کی وجہ سے اب اس کا بھی نہیں م نے اپنا کھولوایا ہے نہیں تو اپنا کھولوایا نہیں
یہاں بھی بہت گاڑی ہے بہت مستری ویسا ہے نہیں مکینک
میں نے بنانے والا کوئی ہے نہیں اور گاڑی بہت زیادہ ہوگیا اےب
اپنا ایک جگہ روم لے کر کےطینان سے کھول کر کے بیٹھ جائے گا
ہوں
پرچار کرے گا تو اپنے کسٹمر بڑھے گا
ہاںاں دکان کھلا رہ گا تب تو آئے گا توب آدمی جانے گا ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا
ہاں جگہ پر ہی دیکھ کر ایک بار ایڈجسٹ کر دوست کو بھی
ہاں ابھی دیکھتے ہیں وہ بولے گا اس کے بعد ہی نا ابھی مان لیجے کہ اس کو خود میں کانفیڈینس نہیں ہے آنے اور اس کے بعد جو بولے گا تو اس کا کھلوا دیا جائے گا اور خوبی لوگ سو گئے
یہ بھی نہیں صحیح ہے
ہیلو
ہاں ہاں پھوپھی ا بھی نہیں سوی بچن لوگ سے ہو گیا ہے
چلیے بڑھیا ہیں ہ ہاں چلیے ٹھیک ہے پ السلام علیکم
ہ